تو میں نے کہا پھر گھر والوں کو بولا کچھ
ہاں میرے مما کو بولا یہ وہ جیسے اس کا نوکر تھا
یہ سب بڑوں بات ہے اس کو چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے اس بارے میں
ان کو سب کو پتاہ ہے
کیونکہ وہ فاسٹ ہے نا مجھے لگتا ہے مطلب اس کا دماغ جو ہے نا
وہ وہ میری نانی بول رہی تھی
ہوں
یہ شریف ہے بچارا
اچھا
شرمیلا ہاں بہت ہمارے لیے شریف لیکن اس کے لیے نہیں ہے ما
نہ
ہم ار اللہ کیس با پاگل سمجھ آپ کے پاس کیا دماغ نہیں ہے اگر اندھا بھی دیککھے گا نا وہ بھی بھولے گا کہ نہیں کچھ ہے جب ہم پانی میں تھے وہ کسی بارب کو لے کر ویٹ کر رہا تھا
ہم
وہ میں کیا اس کا بھائی کیا پاگل ہے اس کو سمجھ نہیں آیا ہوگا
جی اس کو پتا ہے دیکھو مطلب اس کو آئے گا سمجھ لیکن ابھی نہیں ابھی اس کے مائنڈ میں نہیں ہے ایسا کچھ مطلب اگر میں اس کے دیکھو مطلب اگر میں ویسی ہوتی نا اگر میں اس کے دماغ میں کھ در ہووںی نا
وہ اس کو شک ہو جائے گا اس پ کو زیادہ ہوگا اس کو ہاں
اس کو دور دن نہیں لگیں گے مطلب یہ کرنے میں
مطلب صحیح دیکھو ہمیں پتا ہے نا اس کیا ہمیں زیادہ شوق ہوتا اس کو مت اس بارے میں کچھ پتا ہے ہ
میں دیک میں لوں نہیں کیوں ذرا
اللہ کی قسم اس کی بڑی بہن کو بھی سمجھ آاتا ہے اب وہ بولتے نہیں ہیں
میں کہ اگر اس کو سمجھ آتا تو پھر کہاں جانے دیتے وہول
ہ جب ہم کل یہ وہاں سے نکلے نا باہر وہ وہ پانی میں ہی تھی نا چھوٹی والی
ہم
تو پھر اس نے اس کو بولا یہ چڑھوا پانی سے اوپر تو ورن یہ فالتین میں لے جاؤ پانی تو گھر میں کھیلنا ہے کیا سل میں ہم باہر کی طرح آئے تو وہ پیچھے گئے اور اس کو ہاتھ دیا مطلب اوپر چھڑا پانی میں سے اللہ کے قسم اس نےوا دیا نا میں نے کزن کو بولا آپ دیکھو ہمیں آگے وہاں سے آگے وہ بڑی بڑی دیکھ رہی تھی اس کو سیدھے شک ہو کے ان دون میں کچھ بات ہے یہ دو دیکھ رہے ہیں ہم دو اس کو دیکھ رہے تھے
ہ ہاں
اللہ کی قسم اس نے وہ واپ پہر گیا اس کو ہاتھ دیا پانی سے اپر چڑو
اچھا
اگر میں کو بولوں گی نا اگر میں ہئی تو پھر میرے ساتھ ایسے سار آتا یا اگر آپ لوگوں کیسا ایسے تو بولتا پتا دوسروں کو کتنے باتے کرتے ہیں
چ تو ہزار باتیں ہوتے
ہاں البت دوسروں کو اتنا بولتی پیچھے سے اگر ہم میں سے ایسے کوئی کرتا ہےیا آپ لوگوں میں سے
ہوں اوکی
پھر بولتے ایسیے ہے ویسی ہے اس کو ساتھ لایا تھا اس کے ساتھ ہے پھنس گئی ہے ل آپ نے کو دکھتا کہاں اور ڈرائی ہاں چھوڑا ہمیں کیا ہے
اپنے کام کی دم دان رکھنا چاہیے شاپ پ کے کہہے بنا ہے پطتا
وہی بوری مینے بولا مطلب ہم پکنک جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا ڈرائیور نہیں لے جاتا جہاں جہاں بولتے ہو
اور کیا ہے یار
ا یہ ڈیسائڈ کری ہوتا ہے گھر میں کہ ڈرائیور کو بولنا کہاں سے کہاں تک اننوں نے نیا ہی بنایا کہ
مطلب یہ بناتی ہیں ان کو باقی کو یہ نا بے
ہاں وہی بول رہوں میں اس کولکتا میں آکل ماندوں
ہاں پتا ہے وہ وہ جو ہے نا وہ پیاز میںٹھی
ہاں
شی وہاں جہاں جاتی ہے
ہاں
بسبتے تو نہیں تبتی بے حد تک مجھے نہگگتے تو بچے بھی تھے ما نے کری کپ کو شب محنل کی اس میں کپڑے ڈالے تھ مشین میں کچھ میں نے ڈالے کچھ سی دئے بقی ہم نے خود کیا
ہ اس کو بیگ میں کیسے درد ہے اتنا زیادہ اس کو کیا کچھ ہوا ہے
نہیں بہ نا کل وہاں پہ دوڑی دوڑی نا
اچھا اسی سے
نہیں اس کو پہلے ہی تھا نا پھر اس کو وہاں پہور دوڑنا نہیں تھا ہاں
اچ ٹھیک ٹھیک
کتاتا نہیں بٹ کرتی
اچھا ٹھیک
پسند کریں گی وہ یہ بولوں گی کہ ہاں جی ج آی سے
ہوں ہ
انی دون ریسٹ کرھر کرو ایک مانی ج
ٹھیک اب ٹھیک ہی ہونا چاہیے
ارے کیا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے نا بس یہ رونا کیا ہو گیا ہ اور کیا مطلب ان کو لگتا ہے کہ کوئی شوق سے رہتا ہے ایسے
ہاں ہاں میں سین کے آ مگر مہی سال بھر بھی بیٹھے کہ تو
اور اچ کیا پتا ہے کا سم مطلب میرا ایکسپشنل کیس تھا ورنہ میرا باپج کبھی کبھی اتنے ٹائم تک توبھر آپ کو پتا ہے اللہ حافی کا سبھ میں جب بیڑی کے ٹائم گھر گئی نا
ہاں
مے پتی نے فون کر کے بولا تھا آپ کو گھر آنا تھا حالانکہجھے تب انہوں نے اجازت دی تھی آپ بٹ کے مطلب یہ نہیں مانتے تھے مجھے گھر لانے کے لیے
ہاں
مجھے وہ پہلی پہلی پروابلم ہوئی نا
ہاں ہاں
مجھے پت نہیں سمج ستے اتنا بونا ب تو گھرانا تھا وہ یہ وغیرہ میں نے اس کے بعد سیکھ ہے آپ آگ مجھے لے ہوئی تو میں آؤں گی کوئی بات نہیں پھر ماں باپ کے کاموں تک یہ بات پہنچی اچھا مجھے بولا اگر پتی بولتا ہے آ کو اگنور نہیں کرو
ٹھیک
ہاں اس میں آپ ایک کام کرو آ جاؤ اور اس کو لے جاؤں گی آپ کی ہی ہے اور سد بابا نے تو بہت کچھ بولا مطلب نہیں رہنا چاہیے دور پتی پتنی کو وہ یہ ہوتا ہے سارے مسلے پھر دو رہا ہے عشق سے پھر اماآ ہ حالک میرری سسور نے بولا ابھی کی مطلب نہیں ہمیں خود بھی بی دیا ہے ہمیں نہیں دکھتا ہے مطلب ہوتا ہے بہت کچھ
ہاں ہاں
مطلب اس ٹائم بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پاپا نے نہیں مانا اس نے کہا جو ہوگا وہی پہ ہوگا
ہاں ہاں ا شادی کر کے بیٹی سسرال میں اچھی لگتی مائکے میں نہیں
وہی میں وہی کہہ رہی ہوں نا مطلب میرا ایکسپشن کیس تھا ورنہ کبھی
نہیں مجھے پتاہ ہے نا
اس کو میں نے پرس بولا کہ بولے مجھے ایسے بولا توھی گھر آنے کے لیے اس نے مجھے بولا مطلب جب ہم نے سندش سندیش کس نے
ہوں
چلو مطلب منڈے رہنے دو اور ٹیوزڈے کو گھر آ جا نا
ہاں ہاں
ہاں پھر یہ میں نے بابا کو بولا کے فون کرکے پھر کیا مطلب میں کیا کروں کیا بولوں اس نے بولا ہاں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ٹھیک ایک ہفتہ رکھو گی اس میں
ہاں ہاں
پھر گئ
ہ ہ ہلو ہلو
ہاں بولو
ہاں یہ میں بول رہی تھی جی جی کاممیں نے بولا نا اس تو ہے کہ یہ وہ کمر میں در وہ گئی ہے وہ گئی ہے اوپر وہی وہی میں کہہ رہی تھی کیوں جانا تھا ایسے
ہیں توڑا ریسٹ کرو
ہمم ہاں اور کیا
اگر زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ ٹائم تک بیٹھنا پڑے گا
بہن میں ہاں ہاں وہی وہ کل کے برتن ورتن اٹھانے تھے
اچھا ٹھیک
میرے تہے اوپر
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ہوں ہوں اور
بس ٹھیک چائے میں نے ابھی بھی بیٹھی ہوں ادھر وہ گئی ہے چاچی گئی ہے مائکے
کیوں
اس کو کہ دادو کو ڈائلسس کا بولا ہے
اچھا اچھا
اب گئی نظر دنے اس کو بولا میں کل واپس آوں گی اس کی بیٹی پتہ نہیں یہاں گئی ہے نیبر کے گھر میں ہماں گئی نہیںاں میں اکیلی ہوں
ہوں ہوں
اور کھانا وانا بنایا شام کا
ہاں کھانا مما نے بنایا تھا
سبزی کیا بنائی ہے
ہمیں ہے کل کے و سے ہی تھوڑا سا اور ماما نے پورا ساگ دی ہے ہم وہی کھائیں گے شام کو
ٹھیک ٹھیک
اج وہی کھائیں گے سارا جو بھی ہے گھر میں بچا کچا وہ سب ختم کریں گے تو پھر کل بنائیں گے نایا
ہاں ہم بھی مما نے ساگ ہی بنایا
چلو ٹھیک ہے چلو میں کرتی ہوں اپ مجھے کرنا واپس کال
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کروں گی میں تھوڑی دیر میں کروں گی مگر ہاں او اوکے اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ